میں ٹھیک ہوں آپ کا کیسا حال ہے
بس میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب ٹھیک ہے
جی ہم سب ٹھیک ہیں
بارشیں کیسی چل رہی ہیں
یہاں پہ صبح تھوڑی تیز بارش ٹھیک آب تھوڑا نارمل ہے
اب نارمل ہے سنا ہے کہ کشمیر میں سری نگر میں زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور رجوروری اخنور میں سیلاب آ گیا رات بھر بارشیں ہو رہی تھیں کی اور وہاں پہ سیلا باغ یا قریبا سینکڑوں گاڑیاں جو ہے وہ لب کی زد میں آ گئی ہیں ایسا سننے میں آیا ہے
وہ ہے مگر یہاں پہ نہیں آیا تھا کیونکہ کہ یہ ہرد شعا ہے یہ پہاڑوں کے ٹاپ ہے کیونک جو یہاں پہ زی جس کو ہم کشمیر خواہشحبن بولتے وہ بھی جنگل وہ مطلب وہ ہے پہاڑوں کے ٹاپ پہ تو یہ بھی ہمارا ہاؤس جو ہے وہ جو یشعا ہے یہ بھی ٹاپ ایسے کیونکہ جو جہاں زیارت پہ جانا ہمیں آسان ہوتا ہے
اچھا مجھے ایک بات بتا آپ کو وہاں سیلاب کا خطرہ نہیں ہے
وہاں پہ خطر
وہاں پہ مطلب اوپر خطرہ نہیں ہے اندر یا وہاں زیارت پہ نیچے اس کے نیچے نالا ہے وہاں پہ خطرہ ہے نالے
اس نالے میں پانی مت آیا ہے
وہ مجھے نہیں پتا ہے
اچھا اگر اس نالے میں پانی زیادہ آ گیا تو پھر وہاں آپ کے ایریا میں بھی سیلاب کا خطرہ ہے
کیسے ہضرہ تو وہ نالے میں آئے گا نا ہمارے گھر کے نالے میں بھی
اچھا آپ کا گھر نالے سے کتنا دور ہے
ا دو سو میٹر شاید
دو سو میٹر پھر آپ کو خطرہ نہیں ہے اس کا
نہیں نہیں نہیں ایک منٹ ایک ایک دو میٹر ہوگا
اچھا اچھا نہیں کہ آپ کو سیلاب کا خطرہ نہیں ہے
مطلب جہاں تک ہمارا گھر ہے نا مارے گھر میں سائڈ میں ہی نالا ہے مگر وہ دور ہے ہمارے گھر
اچھا آپ کا یہ جو جہلملم دریا ہے وہ کتنا دور ہے آپ سے
کون سا والا سوپور کے جلیم وہ دو تین کلو میٹر ہے بس
اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں جاتے ہوں گے سوپور کا دریا دیکھ کبھی کبھار راستے میں راستے میں ہی پڑتا ہے نا وہ
ہاں ہاں ہاں
اچھا وہ وہاں سے کہاں ملتا ہے
ہاں
وہ کس کہاں سے نکلتا ہے وہ دریا جاہل
وہ پتہ نکال رہا ہے وہ شاید یار سے ہی نکل رہا ہوگا
اچھا جیل بولو را آپ سے کتنا دور ہے کہاں پر پڑتا ہے یہ جیل بال اور کس جگہ پہ
ا شاید و رہا میں
ہاں وہی ولورا اس کا نام ہے وٹلب میں پٹ
ہاں مل
اچھا کتنا دور ہے واٹلباد سے
تین میٹر ہوگا
ہ دو تین میٹر
نہیں کلو میٹر سوری
کیا تو گل مٹ ہے اچھا وہاں سے ہی بانڈی پورہ جاتے ہیں نا جس کو سنگری ٹاپ بولتے ہیں وہاں ہی وہ زیارت بھی ہے بابا شکردین ولی رحمت اللہ ع اور وہاں سے جاتے ہیں رامپور رائے پور بھی سنگری اپ سے ایک روڈ نکلتا ہے رام پور پ
وہاں سے وہاں سے چاندنی چوک بھی جاتا ہے نا چاندنی چوک
تو وہاں سے رامپور راج پور جاتے ہیں اور وہاں سے ہی بانڈی پورہ جاتے ہیں بانڈی پورہ سے آگے پھر جب جاتے ہیں نا تو پھر گری پڑتا ہے وہاں بہت آگے وہ تو گریز پڑتا ہے گرے س ایک جاگ لائی جا جگہ ہے وہ جہاں برف زیادہ پار گرتی ہے اور گریش ریگستان میں وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے بارڈر علاقہ ہے جہاں بہت زیادہ برف پڑتی ہے ونٹر میں اور پہلے پہلے وہاں روڈ کی خاص سہوولت نہیں تھی لیکن اب سرکار نے وہاں روڈس اچھے بنائے ہیں کئی جگہوں تک روڈ بنے ہوئے ہیں مگ روڈ ہے وہاں اب وہ دقت تو نہیں ہے اب لوگوں نے وہاں پہ گریز جانے کے لیے ٹورسٹ اسپاٹ بنا ہے سارے لوگ وہاں ج جات گریز ویلی دیکھنے کے لیے اتنی خوبصورتی ہے وہ وہ ایریا اس کا علاقہ جو گریز کا ہے وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے تو جس طرح مچھر سیکٹر ہے مچل سیکٹر بھی بہت ایریا ہے بنگس ویلی ہے وہاں پہ ہاں دو بنگس ہے ایک بڑا بنگس اور ایک چھوٹا بنگس بہت ہی خوب صورت حبی ہیں تو اسی طرح اب ت میں ایک ٹورسٹ اسپاٹ بن گیا ہے اس سے پہلے وہاں اتنی جسم کا ہے نہیں اس کو بانی پورا پارا بڑ وہ عام طور پر نارض کر ہے کشمیر ستی ان متے ہیں نارتھ کاشمیر سؤت کاشمیر اکنتا ہے ار کشہر میں آتا ہے ڈ بارامولہ ڈسٹرک بانڈی پورہ اور ڈسٹرک کپوارہ یاد رکھنے وال بات ہے نتھ کشمیر میں ڈ سے برابر آتا ہے ڈ سے کھبارہ آتا ہے بانڈی پنا کیونکہ بانڈی پورہ نیا گھر پ منایا گیا ہے اس سے پہلے بانڈی پورہ بھی بارامولہ کے ساتھ تھا اور سینٹرل کشمیر میں آتا ہے سری نگر بڑگام اور گاندربل گاندربل نیا ڈسٹرکٹ بناا ہے اس سے پہلے گاندربل سری نگر کے ساتھ تھا بڑگام بھی آ جاے تھا سری نگر کے ساتھ خرد پ چلا جاتا اور پھر ستھ کشمیر بنتا ہے ساؤتھ کشمیر میں جسٹ کہتا ہے جس
یاا ین سے سؤتھ نتھ سر اور اس کے بعد جموں میں بھی گئے ہیں
بیر تک سر م میں ل گ اور اب آ رہی بات لداخ کی لداخ تین سوب نے کہٹی کے ساتھ جموں کشمیر لداخ لداخ بھی الگ صوبہ تھا جموں بھی الگ صوبہ تھا کشمیر یہ تینوں صوبوں کو ملا کے جموں کشمیر اسٹیٹ بنا ہاں لیکن جب سے یو س ہوگی تب سے جموں کشمیر کو یو س بنایا گیا وہ لداخ تو پہلے ہی جو انتظام دلی کے تھا تو لگاتار پہلے تھٹی تھا وہاں پہ فل ڈیولپمنٹ کانسل گورن کرتا ہے اور یہاں پہ سی ایم کرتا ہے جموں کشمیر کا سی ایم اس کو گورن کرتا
اچھا تو مجھے آپ سے پاس ایک اور کوشچن ہے تو یہ جو تامل ناڈو کا سی ایم کون ہے
وجے تھال پ کی نیا سی ایم بنا وہاں پہ تامل ناڈو میں بہت اچھا کرٹر کا بندا ہے پہلے ج سے پہلے ایکٹر تھا وہ فلم انڈسٹری میں کئی فلمیں بنائی گئ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے کو پولیٹکس میں آنا پڑا یا پولییٹکس میں آ گیا تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے جو بھی اچھا بندہ پالٹکس میں آتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے انسیڈنٹ اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اسی وجہ سے ایسے لوگ پالیٹکس میں آتے مگر مجھے لگتا ہے جو اس نے آتے ہی کئی قانون بنائے کئی رول کیے کئی سرکولر جاری کیے کئی مددے کئی معاملات کیے اس سے لگتا ہے کہ یہ اچھی حکومت کرے گا اور آنے والا فیوچر اس کے لیے بہت اچھا ہوگا
اچھا تو آپ مجھے بولیے وجے تارا پتی جو ہے اس کے بارے میں کچھ بولے اس نے کیا کیا ہے ایسا وہ بولے آپ ہاں ب
وجے تلاپتی جو تمل ناڈو کا نیا سی ایم بنا ہے یہ ایک ایکٹر ہے ایکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے میں جب کام کیا ہوتا ہے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ سماج میں کون سی برائیاں ہیں کہ سماج میں کس چیز کو سدارنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سماج میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں اور کیا کیا چیز نہیں ہونا چاہیے تھا یہ چیزیں وہ سمجھ سکتا ہے لوگوں کی پرابلم لوگوں کے مشکلات لوگوں کے مسائلوں اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے دو دو لوگ سمجھ سکتے ہیں لوگوں کے وسائل بلکہ تین لوگ مگر ایک طبقہ تو شیتانی مزاج کا ہوتا ہے دو طبقے اشے طرح سے لوگوں کے مسائل سجھ ایک جرلسٹ جو ساتھ ہی ہوتا ہے قلم کا کیوںکہ اس کو جگہ جگہ جانے کا موقع ملتا ہے لوگوں کے حالات دیکھنے کا موقع ملتا ہے لوگوں کے مسائل دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور دوسرا یہ ایکٹر ایکٹر جب یہ اس کو کرپٹ پہ کام کرنا پڑتا ہے اس سکرپٹ لکھنے والے نے سکر سکرپٹ میں سب لوگوں کے مسائل اجاگر کیے ہوتے ہیں لوگوں کے مسائل ولن کا رول بھی اس میں ہوتا ہے جس سے لوگوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں اور یہ سارا ہوتا ہے سکرپٹ لکھنے والے نے رائٹر نے اس میں سارا مینشن کیا کیا ہوتا ہے کردار ہر شخص کا اس میں لکھا ہوتا ہے اور جب اس پہ ایکٹر پھر ایکٹنگ کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہاں پہ آزادی کرنی ہے کہاں پہ جاتی د دکھانی ہے کہاں پہ جسٹس دکھانا ہے اس لیے اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے رولنگ پارٹی میں آ کر کے لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار یا برا ویوہار کر کرنے میں وہ وہ پہلے ہی سمجھ چکا ہوتا ہے اس لیے اگر اس کو وہ ٹائم دیا گیا یا اس نے اپنا ٹائم پورا کر دیا مجھے لگتا ہے یا اچھی گورننس کرے گا یہ اچھی حکومت کرے گا اور اگر یہ اچھا کر پایا تو اس سے کیا ہوگا کہ آنے والا فیوچر اس کے لیے بہت اچھا ہوگا اس کو موقع ملے گا اس سے بھی آگے جانے کے لیے
اچھا تو آپ مجھے بولیے جو وجے تالپتی ہے تو اس کو کس نے سی ایم بنایا کیسے بنا وہ
اس نے پہلے پارٹی بنائی دو سال پہلے پارٹی بنائی اور پارٹی میں اس نے کیا کیا کہ سپورٹ اور سپورٹر جو اس کے تھے آہستہ آہستہ اس نے پارٹی کو اسٹرانگ کر دیا اور الیکشن میں حصہ لیا لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایکٹر ہے فیمس ایکٹر ہے وہاں کا ساؤتھ کا تو اور لوگوں نے اس کو بھرپور ساتھ دیا اور الیکشن جتا کے جو ممبرس ہیں اچھے ممبرس گئے پوری جس کی وجہ سے اس کو بہ مت مل گیا اور اس نے ہاں سی ایم کے کرسی کا دعوی کیا اور سی ایم بن گیا
اچھا تو آپ